تو
ہلو
اپ ٹھیک ہی کوو اچ سے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سنو گھر پہ سب ٹھیک ہے
اچھے ا سے
انگلش لیکن میں سوچ رہی ہوں ایک بعات قسم سے میری جو یہ دوست والی بہن ہے نا
اس کو کتنی حیکت ہے
اس کو اس کو ابھی صرف دکھ رہا ہوگا نا مجھے کپڑے لانے ہیں کپڑے لانے ہیں کپڑے لانے
ابھی ابھی اس نے ایک کمپلیٹ کیا اب دوسرے کے تین رہ گئے ہیں کچھ اب وہ بھی کر رہی ہے
ملتا ہے اتنا اتنا کون اس کو وہاں سے مل رہا ہے
ارے دیکھو ایک تو اپنی بہن کے ساتھ ہی
ہاں
دوسرا جو وہیں پہ آپ کی پڑوس ہے
تیسرا اس کو اپنی فرینڈ ہے
ہوں
چوتھا اس کو کزن ہے
اور ایک پت نہیں اس نے کس کے ساتھ کیا
اس کو ابھی دکھ رہا ہوگا نا صرف مجھے یہ ب لانا ہے
ینی اسی کے ساتھ پاگل بھی ہو جائے گی اس کو باپ نے بھی بولا قسم سے
ہونے دو یہ کیا ابھی ہو جائے گی یہ تو پہلے سے ہی ہے ذرا مجھے ایک بات بولو آپ لوگوں نے کیا سوچا کرنا تھا نا اس کو کچھ
آ کیا سلائیں گے ابھی کہاں سلائیں گے
وہ بات بھی ہے لیکن آخر کیا کرو گے پھر یہاں جارنا ہے کچھ اس کا
جلدی تو کریں گے لیکن ابھی کیا کریں گے مطلب ابھی یہاں مکان کے ساتھ ہے اور اس کا کیسے ہوگا اا مجھے بہت بات ہے کہ میں گئی تھی کل اس کو نا اس بول میں ایک ہیوی سوٹ لاؤں گی کیونکہ اس کو شاید اب وہ بول رہے ہیں اس کو شاید اب وہ بول رہے ہیں کہ مطلب اگر ہم عیدی لے کے آئیں گے
تو وہ مت شاید مطلب ایک تو کیش مٹ بھی ہوگی اور ایزی بھی لائیں گے
لیکن آپ لوگ تو بول رہے تھے کیچمنٹ اس مکان میں ہو
ہم نے تو ان کو بولا ہے یہ وہ بول رہے ہیں
اچھا اچھا
ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی وہ بول رہے ہیں اب یہ بول رہے میں ایک ہیوی سوٹ ایکک لاؤں گی ویڈنگ والا لیکن مجھے وہاں بس بھی نہیں آ رہا ہے میں اس کے اس کے پاس بھی گئے جس کے پاس ن پرسوں آپ سے آ ہے اسس کے پاس بھی اور جس کے پاس جاتے ہیں روز اس کے پاس گئی
نہیں آپ کو پتا آپ کس کے پاس جو
ہاں
میرا وہ والا سوٹ دیکھا جو میں نے پہلے لایا تھا انگیجمنٹ کے لئے لیکن میں نے پھر وہ نہیں پہنا پھر میں نے ڈریس لایا
پاکستانی
والا جو میں نے ہاں جو میں نے نہیں لگایا وہ میں نے اب سیون ڈیز کے لیے رکھا
پاکستانی جو اچھا جو میں نے پسند کیا
سوٹ ل
جو نا میں نے بولا تھا
ہاں جب میں نے ویڈیو کال کی تھی جو ویڈیو کال ہاں ہاں ہاں ہاں پنک اور وائٹ وہ کتنا پیارا ہے
مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کھن ہے
سستتے سستے میلا آیا ہے میں کروں گی میں کروں گی میں د ی فوٹو ہاں م میں لایا وہ مہنگا نہیں ہے پت ہے وہ میں نے اپنے پاپا مجھے ایسے نہیں یاد ہے لیکن میں نے وہ سستا ہی لایا ہے اتنے مجھے پورا کرنا کفرم نہیں پایا ہے لیکن سستا ہی لایا ہے یہ نہا کیا بولتے ہیں اس کو میں ڈھونڈوں گی اس کو فٹ اس کی فوٹو میں دکھاؤں گی آپ کو یہ میرے پاپا کا یہ ہے دوست نا اس کی شاپ ہے میں پرسوں بھی گئی تھی وہاں سے پتا ہے اس کو کیا خطرناک اور وہ نہیں بیچتا ہے وہ سات ہزار بارہ ہزار وہ بیچتا ہے مطلب اچھی اگر آپ بولو گے نا میرے پاپا کو ہمیں لے جاؤ اس کے پاس
ہ اگر آپ ہی
میرا پتا ہے میرے اسکومت میں ہی یاگ ہوں میں تو آؤ گی سات لیکن اس کو میں یاد نہیں ہوں کیونکہ میں ایک بار پھر خود بھی گئی ت نا اس کو آیا سمجھ ہاں دیکھو تو مجھے میں لاگو سوٹ میں کر ہ گے آپ
م نے کہا م نے کہاں آپ بھی آنا ساتھ پاپا گب ل نا
آپ مجھے بولنا کس دن آپ جاتی ہو نا لیٹ بھی لگ بگ ہی ہی پان
سنڈے ہوتا ہے
فرائیڈے جائیں گے
تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھی ساتھ لینا ہے نا تو اسی من جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
فرائیڈے کو فرائیڈے کو جائیں گے چار ساڑھے چار دیکھو میں نے آپ کو یہ ایک اپنا یہ سینڈ کیا واٹسپ پہ آپ کو آیا
ہاں یہ میری بیٹی آئی تھی بول رہی تھی کوئی بلا یہ میری بیٹی آئی تھی بول رہی تھی ماما کوئی بلا رہا ہے
اچھا
ہاں ہاں میں گئی پہلے آپ دیکھ ل تو کوئی نبر آیا تھا
اچھا مجھے بولو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ کچھ سینڈ کیا آپ نے دیکھا
نہیں ممیرا فون دس وہ میرا فون دوسرا تھا نا اس لیے میں اندر گئی پہلے وہی لے
جی
آپ کو بہت شور آ رہا ہے وہاں سے
یہ بچے لوگ ہیں بول رہے تھے اس کو گھر بھیجو وہ میری نانند کا بیٹا بھی آیا تھا یہ تو بہت اچھا چھ
لگتا ہے یہی نا پانچ ہزار تو تک تو ہوگا پانچ ہزار سے کم کم ہی ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہوگا
ب جو میں نے ہی پیسے ڈالے اس میں چار ہ چار ہزار سات سو کہ تین سو ایسا ہی کچھ
ہاں ہاں ہ یہ وہ ہی
ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور بہت پیارا بھی ہے یہ وہی ہے جو ج اس کے پاس پاپا یہ اٹھاتا ہے
ہاں نہیں نہیں یہ باہر والا ہے یہ دوسرا والالا ہے یہ دوسرا والا ہے اس کو ہے نا وہاں سے بہت سارے یہ دوسرا والا ہے اس کو لیکن پتا ہے یہ بیجتا ہے یہی برائڈل بیج رشتا ہے لیکن یہ پرائز دیتا ہے میرے پاپا کو بہت بہت اچھی دو پرائز لیکن جب پاپا ساتھ ہوتے ہے نا تبھی اچھی پرائز دیتا ہے اس کو میں نے بولا نا میں پر سو گئی تھی اس کے شاپ کے سائڈ سے لیکن اس دن میں نے
ہوں ہوں
اس کو دیکھے اگر مجھے والا پیسے ہوتے نا میں لاتی ان میں سے ایک
ا چ ٹھیک
میں ایک بار پاپا کے ساتھ یا میں بول رہی ہوں نا فرائیڈے کو میں رکھوں گی پاپا کو بول کے یہ اچھا اچھی ریٹ دے گا اس خوش ہے ایک سوٹ کی پھر بھی
یہی جو ہے بھی لانا ہے
ہاں
یہ تو لانا ہی ہوگا نا چار پانچ ہزار کا
ہاں اس کے پاس اچھے ہیں
جو بول رہے ہے مجھ لانا ہے مطلب اسی نا مطلب اگر آئیں گے وہ لوگ تو اس کے لیے
آپ کو پتہ ہے جو میں نے پھر اصل میں پہنا تھا نا وہ ڈریس وہ بھی میں نے کتنے کلیا
ہاں ہاں میں نے سنا پانچ ہزار کہ چھ ہزار
پچھے بس اتنا ہی
ہاں ہاں وہ بھی بہت اچھا تھا
ہاں وہ میں نے لاسٹ وس نے بولا نا تم کیا پہنو گی سوٹ
ہاں لیکن وہ بھی بہت اچھا تھا
لڑکیوں کو ہوتے ہیں مصیبت لڑ مڑکے کو اگلی شرٹ نہیں پینٹ نیا تو ہو گیا
ہاں اور کیا یہ تو مصیبت ہوتی ہے نا
لڑکیوں کو بہت تفریح کا ہو
آپ کیا کریں گے تو ہر ایک کو ایسا ہی ہے
ہ جی بولو وہ لہنگا بھی لائے تھے اس کو جو وہ بھی ہوگا اب ایسا ہی
ہاں وہ تو ایسے ہی ہے لیکن اب مت کیش مطلب اگر وہ ایسے آئیں گے عیدی پہ ہی تو ا میںہ مت لگے گا وہ
نہ آپ کو پتہ ہے مجھے جو وہ لہنگا ہے نا اس کو اوپر سے لاؤں گی پاکستانی فرق
اچھا
اس کو میں رکھوں گی ایسے اس کو کلر والر ہے نا اچھا اس کو میں اوپر سے لاؤں گی وہ لمبی اسکرٹ فل سلیو والے اس کو میں اسی کے ساتھ کمبینیشن
ہاں اچھی بات ہے اللہ نا پھر وہ جو ہے نا زم زم فیبرک
اس کے پاس بہت اچھے ملتے ہیں نا یہ مطلب یہ والے نا جو میجر کر کے دیتے ہیں وہ والے اس کے پاس بہت اچھے ملتے ہیں
ہاں آج کل سوٹ بہت اچھے اچھے
چلو بیٹھو اب بیٹھو بیٹھو